ہیلو وعلیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بس کام کی تیاری
کتنے کام کی تیاری کرتے ہو آپ
کام جیسے کہ آج ہے جو بھی کام جتنے کام ہمیں مہیا ہوں گے ہم ان کاموں کو انجام دیں گے
بالکل یہی ہے لائف میں وہ توو کام کرو پھر س ہو جاؤ اٹھو کام کرو فھر سو جاؤ
ہوں ت ہے
آ بتا ج ک کی لیے
اپنے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے
ہاں وہ ہے لیکن اس سے زیادہ تو ضروری کام ہے نا کام نہیں ہوگا تو وقت بھی وقت ہے پھر کو
ہاں ایکگزیکٹلی وہ تو ہے ہی جائے اسی بات ہے سب کے ساتھ ہی روز بتا کے زندگی اس میں کیا کیا ج کیا کیجیے گا
اسسی نہیں کیجیے گا آپ پت ہے اور پھر بھی گئے آپ پرسوں کیسے گیا آپ د
بڑھیا گیا بڑھیا کیا بھائی کام نہیں ہے تو بس جانا کھا کھانا اور تھوڑا سا انجوائے ہ اب وہ نہیں اب تو انجوائے بھی برا لگنے لگا کیونکہ وہاں پہ لوگ گیا م لو کا نا افیکٹ ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کون سا لوگ کیا افیکٹ کر جائےیں کر ہم کون سی س میں رہے ہیں کیسےوگوں کے ساتھ رہے ہیں کیسےوگ ہمیں کتنا ٹینشن دیےتے ہیں یا ایک لوگ بھی ڈینجرس ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے
ہ ہاں تو کوئی پریشان کر رہا ہے آپ
پریشان کر رہا ہے کوئی آپ کو
نہیں مجھے پریشان نہیں کرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کہتے کہ ہماری اہم لائف میں اہم زندگی میں ہماری جو زندگانی ہے اس میں انسان کا اچھے انسان کا ہونا اہم کردار ہوتا ہے
جی بالکل
ل ہمارا کیسا
انسان آپ کو کہیں نہیں مل سکتا
نہیں اگر ہم بناتے ہیں تو ملتا بھی ہے
اب وہ نہ بننا چاہے پھر
چاہے تو ہم زبردستی نہیں بنا سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو اہم رکھیں گے تو سامنے والے کا وہم ختم ہ اور ایک ایک ہی زندگی میں ایک انسان نہیں ہوتا اور ایک انسان میں پوری زندگی ہو جاتی ہے ہوں اور سنا ہے کیسے ہیں آپ کیا چل رہا ہے گھر کے کام کام و مسائل کیا ہے کہیں سے بھی یہ ایک ہیڈ لائن اسٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک قسم سے ہ ویسے تمہاری ہیلھ اب کیسی ہے ہ
ٹھیک ہے میری ہیلتھ گرمی زیادہ ہو رہی ہے اس وجہ سے اور طبیعت خراب ہو رہی ہے
ہ گرمی نے تو بڑا دماغ خراب کر رکھا ہے گرمی نے سمجھ لو کہ انسان کو بے آبرو کر رکھا ہے کھیل سکتے ہیں
چیز میں چڑ چڑا پانا ہے
ہاں گرمی بھی چل چلا ہاں ارے کل زبردستی دو تین بار اے سی چلائے مطب دو تین بار اے سی چلائے کیہ ایسی بار بار دقت کر رہا ہے
اچھا بہت بری ہو رہی ہے دماغ خراب
ہوں
کیا ہی کر سکتے ہیں اللہ نے بنایا ہے تو سھیلنا تو پڑے گا
ہاں جی یہ تو ہے اللہ کا تو اہم رول ہے لائف میں وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو اور کچھ لوگ اللہ کے بھروسے ہی ہیں تو اللہ کے بھروسے رہو لیکن اللہ وشواس رکھتے ہیں اللہ پ بھروسہ رکھو لیکن کوشش بھی کرتے رہو
اب خود کیسے کر سکتے ہیں تو موسم تھوڑی بدل سکتا ہے خود
نہیں نہیں موسم نہیں بدل سکتے اللہ سے
اا الرٹ آیا تھا آپ کے پاس بھی آیا تھا
ہاں یار یہ سب کے پا آ رہا ہے یار بہن بار بار آ رہا تھا میرے پاس تو میرا دماغ خراب ہو گیا یہ کیا ہے اور رات میں آیا تھا ارے اے میں تو چھیڑا بھی نہیں نا وہ میں نے ایک بار چھیڑا اس کو کاٹا پھر دوبارہ آیا مجھے یہ نہیں پتا کب آیا وہ فون پہ جب میں صبح اٹھا تو وہ اسکرین اسکرین پہ رہا میں نے کا شاپ باز میں صحیح ہے بھائی صاحب
نہیں ایک تو رات کو آیا تھا ساڑھے دس بجے قریب دس ساڑھے دس بجے قریب اور ایک رات کو بھی آیا تھا بارہ ایک بجے قریب
ہوں ہوں ہوں
ہم تو ڈر ڈر کے سو رہے تھے ایسو جائے پھر کبھی لائٹ نہ آئے ارے اس کا ہی ہوا کا ہوا آندھی تو خان بارش لائٹ بھاگ جائے گی تمہاری تین گھنٹے کے بیچ میں ہاں تین گھنٹے میں لائٹ بھاگ جائے نہیں وہ لائٹ بھاگی ہاںڈر رکھا
ہوں ہوں ہ ہ ہ
اور کبھی ہمب گہری دن پہ سوئے اور لائٹ بھاگ جائے موڈ خراب ہو جائے گا
ہاں یہ تو بہت بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے ہماریے نیند کیسے ہوگی ہماری نیند کیسے کمپلیٹ ہوگی پھر وہ چڑچڑاپن اس لیے کہ کہ پوری نیند نہیں مل پاتی ہ ہاں صحی کہہ رہے ہو
اتنے سکون ملتا ہے اتنی صبح ہو جاتی ہے
ہاں یہ تو ہے ایسا ہی کیا آپ نے
صبح کو بھی ڈلیے نہیں کر سکتے
یہی بھی بات ہے کیونکہ صبح وفس جانا ہوتا ہے
ہوں
اور اگر یہ لائف نہ ہونا تو اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ کیا نہیں ہے ہمارے پس میں جس د جیسے یہ لائف ہم روز نہ جییں تو یہک لائف کی ہمیں عادت بھی تو ہو جاتی ہے نا اور وہ لائف ہاں پھر ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ ہم نے جو ہم روز کرتے تھے آج کیوں نہیں کر رہے یہ تو رہتا ہے کہ آج ہماری چھوٹی س لینے کر رہے لیکن وہ دو تین دن اگر لگاتار ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کہ ش ہم آفس ہی چلے جاتے
یہ تو ہے لیکن کچھ ٹائم بعد ہے نا بورنگ سے ہو جاتا ہے کام کرو تھوڑے ٹائم پھر دو چار دن کی چھٹی لے لو
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے
پھر دو تین دن چھٹی کے بعد پھر کام کرو پھر دوین دن کی چھٹی لے لو کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ کور کرنا دقت ہو جاتی ہے جیسے کہ اب کسی کی شادی فیااد
ہاں
آفس ارجنٹ کام ہے آفس بھی جانا ہے شادی بھی امپورٹینٹ ہے شادی بھی شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے
ہاں برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کسی کولر کے سامنے تو نہیں بیٹھے تھوڑا سا تھوڑا سا دور بیٹھے آواز میں بریکنگ آئے گی اس پے شو سے بنے گا
السلام علیکم محترم بھائی جان بس ٹھیک ہے
ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب بہت بڑھیا کوئی بھی ایک موقع نہ دینا کہ ہماری طرف سے کوئی ایشو تو ریجیکشن میں آئے کیہ ہماری محنت فری کی نہیں ہے پیسے فری کے نہیں ہوتے فری کے پیسے ہوتے ہیں ہوں محنت بھی فری ارے یہ کون سی چڑیا بولی
چلو آ جاتے ہیں اس پہ ٹاپک ٹپک پڑے گ تو اگر زیادہ چاہیں تو ادر وائز کوئی ایشو نہیں ہے آموسٹ ہم نے ساتھ کے آس پاس کمپلیٹ قم دیا ہے کچھ دیر اور سکی آپ اس کے پاس وہ ہے بلوتوت وغیرہ جیسے کان میں لگے ہیں اور پڑھتے رہے اسی حساب سے بولتے رہے کام بھی کرتے رہے بات میں ہ تو کرلتے ہی تھا تمہارا مکان چٹرا کے پاس السلام علیکم محترم سٹر کے پارک کھولتے مکان تو گھر تو تہارا ہوگا شٹر کولتے ہی ال سر آ گیا ج ج پیسے منگا لا
چینے پیسے منگا ل
صی ہے می آ یار
ایک کام نا آپ نا اس کے اندر ایک ارے ار تج کی طرح لیٹ آیا ورنہ دو نمبر رجسٹ چھڑکن دیے تھے دو طرف سے ارننگ آ جاتی ہے نا دونوں ارننگ تمہاری ہو جاتی ہے اس میں انگ د د کسی کو کی
ہوں
یہ ہم نے سوچا نہیں لیکن پھر میں نے سوچا تو کیا سوچا پھر چھوڑو پہلے سمجھو سمجھاؤ پھر کریں گے
بالکل
لیکن آپ کو آگے یار بہت اچھی بات ہے مجھے یہ والا ٹاسک آیا نہیں تھا مجھے ابھی تک اس ٹاسک کی امید ہے لیکن مجھے نہیں ملا آئی ایم ویی ار انسان مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے نا یہ والا کاس کسی کو نہیں آیا کلر والا مطلب مجھے آ میڈم آیا تھا ہمیں نہیں آیا مجھ آنا ضری تھا کیکہ اس میں کو اس میں ٹاسک میں اماؤنٹ اچھا ہے
اچھا تو مطلب سب سے پہلے مجھے ہی آیا کیا اور زمر
ہاں جی آپ کو ہے آپ کا نام مینشن ہی کر دیا تھا نشو نیشو کرے سوری ج میں کام کو مینشن کر رہے تھے نام نمر ب ایڈا کرا میں نے کہا کہ ان کو آنا چاہیے پھر آپ کو بھی آیا پھر میری ٹیم میں تو آلموسٹ سب کو ہی آ گیا ہے ایک بچہ رہ گیا اس سے پتا کرتا ہوں کیا کیا نہیں پھر اس سے بھی بات کرنی پڑیں گے آپ
اچا
تو سوچتا ہ میں پہلے آپ ہی کا کرا دوں اگر آپ کے پاس مختصلسا وقت ہے تو مختسلسا کریں ندہ تو اور وقت ہی وقت ہے تو ش آج پورا کر ل آج نا ایک آدھ دن میں پہلے جیسا کہ کاے کہ ایک دن میں سارے ٹس ل ہاں تو سٹرڈے کو بھی ہم کر سکتے ہیں ہاں اور انشاء اللہ ہو سکتا ہے میں سیٹرڈے کو ہی آ جاؤں تو اور سارا چیزیں کلیئر کرا دوں میں ٹھیک ہے چھٹی رہے گی سٹرڈے کی سگ کے ہے
سنڈے کے
اچھا تو چل ساری ہے
ٹھیک ہے
اور بتیایں ابھی ٹائم ہے
ہ
ایک دو منٹ اور ہے کم سے کم ایک منٹ صر ڈیھ منٹ اوپر کرے کبھی بھی کریں تو ڈیڑھ منٹ اوپر کرے تاکہ رجیکشن نہ ہو کسی بھی چیز کامے فالتو ٹائم دے دیں گے اچھا ایگزام ہوگ کمپلیٹ
ہاں ہو
رستہ کونسا تھاا
آج نہیں سنڈے کایا لاس
اوکے تو سنڈے والے دن تو آپ پیپر کرنے جائیں گے پھر کیسے ایڈجسٹ کریں گے
کریں گے مورننگ میں ہے نا
اچھا ہاں یہ دن میں تو آپ پائے جائیں گے
ہاں آ نون میں تو نہیں ہو پائے گا ایوننگ میں ہو جائے گا ایوننگ کی کیا ہے چودہ
ایوننگ کی چودہ اور آفٹر نون کی آفٹر نون کی تیرہ ہوگی مارننگ کی بارہ ہوگی
سنڈے کی ڈیٹ دیکھ رہی تھی میں چودہ ہے
ایوننگ کی کیا ڈیٹ آ رہی ہے ب یہ بتاا چلیے اچا اچھی بات ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اس کو سبمٹ کر دینا ٹھیک ٹھیک